ولکم بر
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے آپ
بس سب کہہ رہی آپ بتائیے
جید اپلہ آناا بھی سکتا خریت ہے کہاؤ آج کل بڑے ٹائم بعد یاد کیا کیا آپ نے
ہاں جی تھوڑا سا ایسے ہی بزی تھے ہم لوگ نا کا فیسٹیول پہلے تو عید کا تہوار تھا تو اسی میں بجی تھے اور گھر پہ سارے خاندان کے لوگ باہر جو کام کرتے ہیں دور دور دراز وہ سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوئے پھر ان کے ساتھ تھوڑا فیملی میں آپ کو پتاہ ہی ہے پھر خاندان جب ایک ساتھ بیٹھ جاتا ہے
جی بالکل وہ تو مہمان نوازی میں پھر تو سمے لگنا ہے
بالکل تو اسی طریقے سے مہمان نوازی اور پہلے ایسے جس دن عید تھا اس دن ابو کے ہی آپ پہا ہ دعوت پھر میرے بڑے بھائی جان ہے انہوں نے دوسے دن دعوت دیا طریقے سے سات اٹھ دن دعوت میں نکل گیا اور ابھی سوچ رہے ہیں منالی منالی گھوم کیا آ ہے تھوڑا
اچھا اچھا بنا کے جانے کا سوچ رہے ہیں
ہاں سوچ لیا جون کا کچھ ٹکٹ کا
جی ماشاءاللہ بڑھیا ہے میں اچھا اپ سے ایک بات پوچھنی تھی جیسے منالی جانے میں اگر جانا نہ ہو تو کیسے کیسے کرنا چاہیے
ابھی ہم نے جے پور سٹی رٹی ہے وہاں سے ہم نے ٹیک وہاں سے ٹکٹ بک کیا ہے قریب اٹھارہ سو ستر روپے کا ٹکٹ ہوا ہے ایک ویکتی کا ہاں جی تو اور آگے کا ہم لوگ سات آٹھ لوگ جا رہے ہیں تو پرسنلی ہی ہاں پرس لی رائڈ بک کریں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے
جی جانے میں تو کافی خرچہ ہو جائے گا آپ کو
وہ تو سب الگ ہی دین ہے اور کب تک گھر میں رہیں گے
ہاں یہ تو ہے کبھی کبھار موقع ملتے ہیں بالکل یہ موقع یہ موقع کبھی کبھار ملتے ہوں تھوڑا سا زندگی کو جینے کے کچھ پلی ہی ہوتے ہیں
کل صحیح صحیح فرمایا آپ نے
جی جیسے اگر ابھی آپ باہر جا رہے ہیں تو تھوڑا میں نے سنا باہر کے کھانوں میں لے کے اور گھر کے کھانوں میں بہت فرق آتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ
ہاں بالکل فرق آتا ہے مس اللہ جیسے اپن گھر پہ تو ہماری جو اچھا ہوتی ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں یا پکا لیتے ہیں نا اور وہاں کیا ہے جو کھانا وہاں اویلیبل رہے گا وہی ہم کھاے سکتے ہیں وہی منگا سکتے ہیں ہے نا اور ہو سکتا لگتا ہے کہ باہر کا کھانا ہمیں سوٹ نہ کرے تو اس طریقے کا بھی تھوڑا سا رہتا س ہے
ہ باہر کے کھانوں کے نقصان بھی تو بہت ہیں
ہاں وہ وہی تو بت رہ ب باہر کے کھانے کا نقصان بھی بہت ہے ہاں ایک بار کے لیے تھوڑا اچھا لگے گا مسل تھوڑا ٹیسٹی لگے گا مطلب ایک طریقے سے ہاں جوبان کا جائے گا رائٹ رائٹ
ج جیسے میری نظریے میں تو ایسا ہے ابھی کچھ سمے پہلے کی بات ہے ہم لوگ تین چار یار دوست مل کے ہم باہر گھوم رہے تھے وسی جی کو زبان کا جائے گا والی بات کہ آج کچھ کھاتے ہیں باہر سے تو ہم لوگ چلے گئے ایک ہوٹل تھا وہاں چلے گئے ہم نے وہاں پہ پالپنی روڈر گ تو ان کا بنانے کا طریقہ دیکھیے آپ سب سے پہلے مطب بنانے کا طریقہ انہوں نے اس پالک کو دھویا نہیں پنیر کو نہیں دھویا نہ جو کڑھائی میں جس میں بنا رہے تھے انہوں نے اس کو بھی نہیں دھویا مطلب اس میں پہلے ہی بس سبزیاں بنا رکھی ہوں گی انہوں نے اس کو بناے بنا کچھ کرے انہوں نے ایے اپنا پٹ پاٹا پیاز ویاز ایسی کاٹی اور کاٹ کے بنانا اسی میں چالو کر دیا اور جو تیل ہے وہ مطلب یوز کر رہی تھی نا
ہاں ہاں ہاں
ا تھ صبح سے وہی تیل کو انہوں نے بنا کے ہمارے آگے رکھ دیا چلو ج بسم اللہ پڑتا
ا تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا کچھ بھی
نہیں نہیں ٹیسٹ تو چلو اچھا تھا سواد اچھا تھا لیکن پھر بس کو اندر سے جی نہیں کرا کھانے کا اس میں آپ دیکھو نا صبح سے تیل چل رہا ہے اور کڑھائی میں وہی چلے جا رہا ہے لوڈ گھوم کے وہی چلے جا رہا ہے وہ لوگ تو بس اپنا تیل تو ویسٹ کریں گے نہیں اپنا وہ
ہاں جی
ہوں
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ کیونکہ نا ایسا اکثر کیا ہے نا کہ جو بڑے بڑے ڈھابے ہوتے ہیں ریسٹورینٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہر آدمی سوچتا وہ وہاں کا جو مالک ہوتا ہے نا تو وہ یہی سوچے گا کہ میرا دو پیسے کا فائدہ ہو جائے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں ایک طریقے سے مہمان ہی ہوتے
بالکل بالکل ہم تو مہمان نوازی سے ہی
تو مہمان نوازی مہمان نوازی کے حساب سے ہونی چاہیے ہماں مان لیا کہ ہم لوگ پے کرتے ہیں اس کا لیکن پھر بھی ان کے لیے تو تو ہم مہمان نوازی والے ہی ہوئے نا
بالکل بالکل بے شک
اور سب خیریت
جی سب خیریت دیکھیے اس کا میں بتاتا ہوں اس کا میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کرا کہ جیسے کھانا وانا تو دے د آیں نہ کھیا وایا خار کوئی ا تو اس ٹائم میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ آگے جا کے ماس بیماریوں میں بدل سکتی ہے جیسے آپ نے سنا بھی ہوا بھی نیوز میں حال ہی میں کئی لوگوں کو کھانے وانے سے باہر کے ہارٹ اٹیک وغیرہ کی بیماریاں چل رہی ہے سب سے بڑی گندی بیماری ہے ہارٹ اٹیک کی کیونکہ آ ئل سے جو بیماری ہوتی ہے سب سے بڑی گندی ہارٹ اٹیک کی بیماری ہوتی ہے باقی تو یہ شوگر و جڑا موٹاپا یہ سب تو چھوٹی موٹی ہے چلو ان کا تو علاج بھی ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک تو بندے کا پت ہی نہیں لگے گا نا کہ کب ہارٹ اٹیک آ جائے کیا ہے نا جانے کا بھی خطرہ ہے اپنا
لوگ اللہ کی نعمت کا بھی وہ نہیں دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسان نہیں دیکھ رہا مان لیا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا
بالکل اللہ دکتا جی جی تو جیسے اگر آپ بھی آپ باہر جا رہے ہو تو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں ک کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ صاف سفائی پائید کھانا بنائیں گے
ہم لوگ ویسے تو اپنا ڈرائی فروٹ کا پیکٹ رکھ لیے کچھ پیکٹ یہاں بھی کر کے لے کے جائیں گے کیونکہ ہر جگہ کا ہو سکتا ہے ہمیں ملے بھی نہیں تو اس حساب سے تھوڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا ہ اور سنا ہے وہاں پہ سردی یاں بہت ہوتی ہیں وادیوں میں تھوڑا کپڑے وپڑے بھی رکھیں گے اور آپ بتائیے آپ کا کیا سجھاؤ ہے ہمیں سفر میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے
آپ کو جیسے آپ نے ابھی بہت اچھی بات کریے جیسے سردی بہت دوری وہاں کا موسم اور یہاں کے موسم میں بہت بدلاؤ ہے تو تھوڑا اپ نے یہ دیکھیں کہ موسم جو بدلے گا ہے ایک دم سے اس میں آپ کی بیماری بھی حالی بیماری بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی دوائ وغیرہ لے کر چلیں اپنے جیسے پیراسیٹامول وغیرہ بخار وخار کی ٹھنڈی گرم کی موسم چینج ہوتا ہے تو بخار وغیرہ ہونے کا چانس ہوتے ہیں
ہاں جی بلکل صحی فرمایا آپ نے کیونکہ دوائیاں ا کیا پتا وہاں
ہمم جی انس سے اچانک سے موسم کا بدلاؤ ہونا تو اس میں ہمارے شریر جو ہوتا ہے وہ جھیل نہیں پاتا ایک دم سردی میں ایک دم گرمی تو اس میں پرابلم آتی ہے ہمارے ہارمونس ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس ماملے میں
بل کل صحی فرمایا آپ نے
ایسے معاملے کے لیے ہمیشہ کہیں بھی جائیں یہ نہیں کہ آپ کشمیر جا رہے ہو یا منالی جا رہے ہو یا کہیں دللی میں بھی آس پاس کہیں جا رہے ہو تو اپنی سیفٹی کے لیے رکھ کے چلیں اپنے دوائی وغیرہ جو بھی آپ کے یوز میں آ سکتی ہو میڈیکل پھر کسی بھی میڈیکل سے لے سکتے ہیں اور آج کل تو ویسے بھی یوٹیوب ہے گوگل ہے اگر آپ کہیں باہر ہو آپ کی میڈیسن دوائی وغیرہ ختم ہو یا کھانا ختم ہو تو وہ تو آپ نے ایک سرچ کرنا ہے اس پہ کہ مجھے یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے ہو تو آپ کو دو منٹ میں دکھا دے گا کہ ہاں بھائی آپ کے نیئر بائے جو بھی ہے کہ آپ کے آس پاس یہ اسپتال ہے یا یہ کھانے کا اچھا ہوٹل ہے تو اس کا بھی خاص کر یوز کریں آپ اگر ایسی اس میں اگر آپ آ جاتے ہیں
ہاں ویسے بھی نا نوکری اور گھر کے کاموں میں وقت گزر جاتا ہے تھوڑا سا بھی سوچا ہے کہ فیملی کے ساتھ مطلب جو خاندان کے لوگ ہیں نا اس میں سے بھی جیسے میرا بھائی جانا ہے بھبھی جانا ہے اور می خالہ کی بیٹی تو ہم سارے لوگوں نے پلان کیا ہے تھوڑا تھوڑا جیسے سال بھر میں پورا ایک سال ہوتا ہے اپنا کماتے ہیں کمات ہاں ویسے بھی لوگ میں آپ کی کہتے ہیں نا اس میں جو موبائل والی دنیا ہے نا میں کھو چکی ہیں
جی جی جی آج کل سب اپنے سب اپنے میں مصروف ہو چک چونکہ ہیں کوئی کسی کا دھیان نہیں رکھرہا کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا اور آج کل سب سے بڑی بات دعا سلامی نہیں ہو پا رہی ہے آج کل کسی سے
بلکل نہیں ہو پا رہی بلکل صحی فرمایا دے سک ویسے ہی رشتے اور محبت انسان سے مجبور ہوتا ہے نا کہ ایسے ہی کیونکہ نا ن محبت کے رستے کہاں ٹکتے ہیں آج کل تو ویسے بھی یہ ب بہت کم مل رہی ہیں اپنی تک
آج کل تو فون کے دیکھو خیر فائدے بھی بہت ہیں لیکن جو ہم لوگ جو نقصان میں پھنس رہے ہیں نا فون کے یہ پ فون کے نقصان یہی ہے کہ ہم لوگ صرف اپنا فون میں لگے ہیں اگر جیسے کوئی دور بیٹھا اس کو کال کر دی دورلام کر لی بس اور جو ہماری روایت سے چل رہی ہے ہم لوگ اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں اپنی روایت چھوڑ چکے ہیں سب چیز چھوڑ چھاڑ کے ہم لوگ فون میں لگے ہوئے ہیں بس کہ ہاں چلو ملنا ہی تو ہے فون ہی تو بات ہی تو کرنی کال کر لیتے ہیں جانا نہ ہو ہی نہیں پ سب
مجھے نہ آ جی جی جی بھائی مجھے نہ آ پات کر کے بہت خش ہوئی اس س پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ